وعلیکم السلام السلام علیکم بھائی جان ہاں بھائی جان میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
جی شکر اللہ کا آپ سنایں آ ٹیک ہے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں بھائی جان شکر اللہ کا گھر میں بھی سب ٹھیک ہے آپ نے کھانا کھایا
جی ابھی تو نہیں کھایا آپ نے کھا لیا
ہاں بھائی جان میں نے بھی ابھی نہیں کھا لیا تو بھائی جان مجھے معاف کر دینا آپ کے بھی گھر میں سب ٹھیک ہے
جی شکر اللہ تعالی
چلیے آپ کو میری اچھی سی آواز آ رہی ہے
جی بے شکت چیزیں آ رہی ہے
چلیے جی ٹھیک ہے تو میں ایسے ہی بیٹھا تھا کھانے کا بھی ویٹ کر رہا تھا جب تک کھانا بنائیں گے گھر والے تو تب تک میں نے سوچا آپ سے ہی بات کر کے کچھ تعلیم حاصل کی جائے یا نالج حاصل کی جائے
جی بے شک آپ نے تو اچھا کیا اپنے دوستوں یار ان کی تو خبر لینی چاہیے
ہاں بھائی جان آپ نے بہت ہی اچھی بات کی تو میں بھائی جان تعلیم پہ بات کرنا چاہتا تھا ایجوکیشن پہ بات کرنا چاہتا تھا تو بھائی جان تعلیم ہر انسان کی زندگی کی بنیاد ہے مطلب کہ آپ کو تو پتہ ہے جس طرح ایک مطلب کہ مضبوط عمارت کے لیے مضبوط بنیاد ضروری ہوتی ہے اسی طرح ایک کامیاب زندگی کے لیے تعلیم بہت ضروری ہوتی ہے تعلیم صرف کتابیں پڑھنے یا امتحان پاس کرنا نہیں ہوتا میرے بھائی جان اصل مطلب کہ اصل تعلیم ہمیں سوچنا سمجھنا سب اور مطلب کہ سچ اور جھوٹ میں فرق کرنا اور دوسروں کے ساتھ عزت اور محبت سے رہنا سکھاتی ہے بچپن سے ہی ہمیں مطلب کہ اسکول بھیجا جاتا ہے تاکہ ہم مالا کی علم حاصل کر سکیں اسکول میں ہم پڑھنا لکھنا ل کہ حساب کرنا اور مختلف مضامین کے بارے میں سیکھتے ہیں لیکن تعلیم صرف سکول تک محدود نہیں ہوتی گھر میں والدین کی باتیں استادوں کی نصیحت اور زندگی کے تجربے بھی ہمیں بہت کچھ سکھاتے ہیں تو میں اسی پہ آپ سے بھی کچھ سنا چاہتا تھا میرے بھائی
جی بے شک ہاں آپ نے تو صحیح فرمائے دکھتے آج کل کا دور تو ایسا چل رہا ہے کہ جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ کوئی کام ہی نہیں کر سکتا دیکھیے ہر کوئی آج جو پڑھا لکھا ہے وہی کوئی نہ کوئی کام کر سکتا ہے ورنہ تو ایسے کوئی نہیں کر سکتے ہو دیکھیے دیکھیے ہم جس نے پڑھا ہوگا لکھا ہوگا وہ اس کا بول چال بھی اچھا ہوگا اس کا رہنے کا بھی اندازہ اچھا ہوگا اس کا کھانا پینا یا ہر کوئی کام چاہے وہ کبھی اپنے حساب سے ہر کسی کی زندگی میں ہر کسی کی زندگی میں مشکلات یہ آتی رہتی ہیں یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا
نے بہت ہی اچھی بات کی ہاں یہ بالکل سچ کہا آپ نے
جی وہ یہ مشکلات اچھے سے وہ آسان بنا لیتا ہے وہ ان مشکل اکلااتوں کو اپنے دماغ پہ نہیں لیتا کہ یہ اب یہ ہے یہ ابھی اسے پتا ہوتا ہے کہ مشکلات اگر آئے گی وہ جائے گی بھی بس ہمیں صبر کر کرنا ہے اور سبر سے کام لینا ہے ہاں جو اور میں ایک بات بولوں گا جو
ہاں بھ جان
پڑھا لکھا ہوتا ہے اس کے پاس اپنے آپ کو سدھارنے کا زیادہ ڈنگ ہوتا ہے یا زیادہ ہمت ہوتی اسے اپنے آپ کو سدھارنے کی یا کوئی بھی فیصلہ ہو وہ کر سکتا ہے
ہاں بھجن آپ نے بہت ہی اچھی بات کی میں بالکل آپ کی بات سے سہمت ہوں تو اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم آج کے دور کی بات کریں تو آج کے دور میں تعلیم کی اہمیت پہلے سے بھی زیادہ بڑھ چکی ہے ہر شعبے میں تعلیم یافتوں لوگوں کو کی ضرورت ہوتی ہے چاہے کہ وہ ڈاکٹرس بننا چاہے انجینئر بننا چاہے ٹیچر بننا چاہے پولیس آفیسر بننا چاہے یا اپنا مطل کہ کاروبار شروع کرنا چاہے ہر جگہ تعلیم کی ضرورت ہوتی ہے تعلیم کے بغیر اچھی طرقی کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تعلیم اسی کے ساتھ ساتھ تعلیم انسان کی مطلب کہ اعتماد بھی بڑھاتی ہے جب انسان علم حاصل کرتا ہے تو اس کہ مطلب کہ سوچ ویسی مطلب کہ ہوتی ہے وہ ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کرتا ہے تعلیم ہمیں مطلب کہ بتاتی ہے کہ مشکل وقت میں مطلب کہ گھبرانا نہیں ہوتا ہے بلکہ ہمت اور محنت سے آگے بڑھنا ہوتا ہے ہے نا
جی بےشک ہاں یہ تو آپ نے صح بات ہم دیکھی پڑے جو بھی پڑھا لکھا ہوتا ہے یا جس نے پڑھا لکھا ا ہوتا ہے وہ اس کا بول چال بھی اچھا ہوتا ہے وہ کوئی بھی مشکل بات ہو یا کوئی بھی چیز ہو وہ اچھے سے سمجھا سکتا ہے ہمیں کہ ایسا ہے یا ایسا ہے اور آج کے زمانے میں تو آپ کو پتا ہی ہے جو پڑھا لکھا نہیں ہے وہ اپنی زندگی میں میرے حساب سے ہم کامیاب تو نہیں کہہ سکتے لیکن اپنے پیسے نہیں کما سکتے دیکھیے آج تو دور اسی کا ہے کہ پڑھا پڑھنا لکھنا آنا چاہیے
ہاں بھائی جان آپ نے بہت ہی اچھی بات کی
ہاں اور پڑھائی لکھائی سے میرے حساب سے تو غریبی بھی ختم ہو سکتی ہے یا پڑھائی لکھائی سے جی پڑھائی لکھائی سے ایک انسان کی آنکھوں میں یہ رہ جاتا ہے کہ سارے ایک جیسے ہیں کوئی اگر غریب ہے وہ بھی انسان ہے یا کوئی اگر امیر ہے تو وہ بھی انسان ہے اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میرے حساب سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو جرم ہوتا ہے نا آج کل کے دور میں تو زیادہ جرم ہو رہے ہیں یا غلط کام ہو رہے ہیں تو جس نے پڑھا ہوگا لکھا ہوگا اس نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ غلط کاموں کا نتیجہ کیا ہوتا ہے یا اچھا کاموں کا کیا نتیجہ ہوتا ہے اور اس کے پاس برداشت بھی بہت اچھا ہوتا ہے
ہاں بھائی جان آپ نے بہت اچھی بات کی میں باطللب کہ آپ کی بات سے سہمت ہوں تو اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ مطلب کہ ہمارے معاشرے میں کیا چلتا ہے ہمارے معاشرے میں اب مطلب کہ ابھی بھی بہت سی بچے ایسے ہیں جو غربت یا دوسری وجہ سے سکول نہیں جا پاتے ان کو بہت ہی شوق ہوتا ہے ہم بھی پڑھ سکے لکھ سکے مطلب کہ ان کے والدین کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ ان کو پڑھا سکے مطلب کہ یہ بہت افسوس کی بات ہے ہر بچے کے حق میں ہے کہ اس سے ایک اچھی تعلیم ملیے اگر ہر بچہ تعلیم حاصل کر کرے تو ہمارا معاشرہ بھی بہتر بنے گا اور ہمارا ملک بھی ترقی کرے گا ہے نا
جی بے شک یہ تو صحیح بات ہے دیکھیے
اپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب کہ بہت پہلے دیکھ گیا تھا کہ مطلب کہ لڑکوں اور لڑکیوں میں فرق کیا جاتا تھا
جی بے شک یہ تو آپ نے صحیح بات فرمائی دیکھی ہاں لڑکیوں میں اور لڑکوں میں بھی فرق یہ ہے کہ ہم پچھلے زمانے میں لڑکیوں کو کو زیادہ کوستے تھے یا انہیں قتل کیا جاتا تھا وہ زندہ دفنائیں جاتے تھے لیکن اس ٹائم لڑکوں کو اچھے سے جس نے جس کے پاس لڑکا ہوتا اس کے اس کا سر فخر سے بلند ہوتا لیکن جس کا جس کے پاس لڑکیاں ہوتی تھیں اس کا سر نیچے ہوتا تھا لیکن آج کے زمانے میں تو یہ نہیں ہے دیکھیے آج ہماری جو بیٹیاں ہیں یا بہنییں ہیں وہ ایسے ایسے کام کر رہی ہے جن جنوں جن کاموں کا ہم جو لڑکے ہیں انہوں نے سوچا تک نہیں ہوگا ایسے ایسے کامیا کی کامیابی کی بلندیاں چھو رہی ہے
ہاں بھائی جان تو اگر میں بھی کچھ اسی پہ کہہ سکوں تو لڑکیوں اور حالانکہ لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کے لیے تعلیم برابر ہوتی ہے اور ضروری ہوتی ہے اگر ایک لڑکی تعلیم یافتہ مطلب کہ تعلیم حاصل کر لے تو وہ صرف اپنی زندگی نہیں بلکہ پورے گھر اور آنے والی نسلوں کی بھی زندگی بہتر بنا سکتی ہے کیونکہ مطلب کہ جب اس مطلب کہ اگر اس کے گھر میں چھوٹا بچہ ہے یا اس کا اپنا چھوٹا بچہا ہے تو اس چھوٹے بچے کی مطلب کہ پہلی پیرنٹ پہلی والدین وہی ہوتی مطلب کہ میرا مطلب ہے پہلی ٹیچر وہی ہوتی ہے جو اسے سکھاتی ہے بولنا چلنا اس لیے ہمیں ہر بچے کو تعلیم کا موقع دینا چاہئے مطلب اسی کے ساتھ ساتھ آج کل اگر بات کریں تو آج کل موبائل فون اور انٹرنیٹ کی وجہ سے علم حاصل کرنا پہلے سے بھی آسان ہو گیا ہے لیکن ہمیں ان چیزوں کا صحیح استعمال کرنا چاہیے اگر ہم وقت وقت ضایع کرے کرنے کے بجائے اچھی معلومات حاصل کرے اس انٹرنیٹ سے سوشل میڈیا سے تو یہ ہمارے لیے بہت ہی فائدے مند ثابت ہو سکتا ہے ہے نا
جی بے شک آپ نے تو صحیح بات فرمائی دییکھی انٹرنیٹ کے تو ہمارے پاس بہت سارے فائدے تھے لیکن یہ تو ہم ہی ہے جو اس کا غلط استعمال کر رہے ہیں دیکھیے انٹرنیٹ سے وہ وہ کام ہو سکتے تھے جنوں جن کاموں کا ہم نے سوچا تھاک نہیں ہوگا کہ یہ کام ہو سک ہیں اور ہمیں چاہیے جتنا ہو سکے ان چیزوں کا اچھے سے استعمال کرے اور جتنا ہو سکے ان کے جو نقصانات ہے یا جن سے ہمیں نقصانات پہنچ سکتے ہیں ان کاموں سے بچے دیکھیے میرے حساب سے تو جس کے پاس علم ہوگا وہ آج کل کے زمانے زمانے میں اتنے سارے نشے ہیں وہ ان سے بھی دور رہ سکتا ہے جیسے کہ کوئی سگریٹ پیتا ہے یا کوئی اور شراب پیتا ہے تو وہ اس سے بچ سکتا تھا دیکھیے اس نے یہ پڑھا ہوگا کہ اس سے کیا ہو سکتا ہے اس سے میری جسم پر کیا ہوگا یا اس سے مجھے کون کون سی بیماری ہو سکتی ہے تو وہ ان کاموں سے غلط کاموں سے دور ہی ب جوڑے گا
ہاں ہاں بھائی جان آپ نے بہت ہی اچھی بات کی مطلب کہ اسی جو آپ نے کہا میں کہ اس سے بہت ہی سہمت ہو دو تعلیم کے ساتھ ساتھ مطلب کہ اچھے اخلاق بھی ضروری ہے مطلب کہ اگر کسی کے پاس بہت علم ہو لیکن اس سے مطلب کہ اس کو بات کرنے کا رو یا نہیں ہو اچھا نہیں ہو اس کے پاس تو لوگ اس کی عزت نہیں کرتے اس لیے ہمیں ہمیشہ سچ بولنا دوسروں کی مدد کرنا چاہیے وہی تعلیم ہوتی ہے اور بزرگوں کی عزت اور چھوٹوں سے پیار کرنا چاہے اسی کو ہملب سک ہیں تو یہ ا میں تعلیم ہوتیا تو ہ ہ کامیاب انسان کی کامیابی کے پیچھے محنت اور مطل کی تعلیم ہوتی ہے کوئی بھی شخص ایک دن میں کامیاب نہیں بن سک بنتا روز تھوڑی تھوڑی محنت لگن اور صبر ہی انسان کو اس کی منزل تک پہنچاتا ہے ہے نا
جی بے شک ہاں یہ تو آپنی صحیح بات فرمائی دیکھیے پڑھائی سے تو ہماری زندگی کا جو معیار ہے وہ بڑھ جاتا ہے
ہاں ہوں
ہاں اور ہم اچھے اچھے عادات اپنی زندگی میں لا سکتے ہیں یا جو بھی ہماریے زندگی میں غلط آدا تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن جن جن جن آدات سے ہم پہ نقصان پہنچتا یا نقصان پہن پہنچے گا آنے والے زمانے میں وہ ہم آج ہی چھوڑ سکتے ہیں تو ہمیں کل فائدہ ملے گا اور میرے حساب سے تو یہ بات ہے کہ جو پڑھا لکھا ہوگا کہ اسے پتا ہوگا میری صحت کے لیے کیا ٹھیک ہے یا میری صحت کے لیے کیا غط ہے یا اگر میں ڈاکٹر کے پا جا رہا ہوں اگر ڈاکٹر کچھ بول رہا ہے کھانے کو پینے کو یا کوئی دوائی دے رہا ہے تو میں بھی دیکھوں کہ یہ دوائی ہوتی کیا ہے اس سے کیا ہوگا چاہے اسے میں ٹھیک ہوں یا غط ہوں یا کوئی بیماری اور بڑھ جائے تو یہ انسان دیکھ سکتا ہے جو پڑھائی لکھائی کرا ہوگا یا جس نے کری نہیں ہوگی تو
بات یہ ہماں بائی جن آپ نے بہت ہی اچھی بات کی اس میں سے میں اچھے سے سہمت ہوں تو آخر میں بس میں میں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ تعلیم ہر انسان کے مطلب کہ کسان کا سب سے قیمتی ساتھی ہے یہ ہمیں اچھا انسان بناتی ہے ہمیں عزت دلاتی اور کامیابی کی راہ دکھاتی ہے اس لیے ہمیں ہمیشہ دل لگا کر پڑھنا چاہیے مط کہ اپنے استادوں کی عزت کرنی چاہیے اور اپنے والدین بات مان کر محنت سے علم حاصل کرنا چاہے ہے نا میری
جی بے شک آپ سے بہت سیکھنے کو ملا چ اللہ آپ کو حفاظت میں رہے سلامت
اللہ اللہ حافظ